السلام علیکم بھائی جان
وعلیکم السلام بھائی جان
سب خریی تھا ہے بھ جان
جی بھائی جان سب خرییے تھے
اور بتائیے آپ کے امی ابو جان لوگ سب خھریےتے ہیں اب ہم نے سنا کہ آپ کی ا امی جان کی طبیعت خراب تھی
جی ٹھیک ہو گئی دوا کھلائے تو ٹھیک ہو گئی
چکسک سے دیکھائے ہیں
جی ہاں دکھائے ہیں آپ کے ہم اب لوگ کیسے ہیں
ہمارے امی ابو جان تو یک ہی ہے
چلیے بھائی جان اور بتائیے نا کھانا کیا کیا کھائے ہیں
ہ ن
جی
کنا میں ہم کاہے چاول دال سبزی
اچھا اور ہم کا ہئیں بھائی نہ بھوجا کھائے ہیں
بس کھانا میں کیا کھائے ہیں
کھانا آج نہیں کھاائے ہیں آملیٹ کھائے ہیں پھر
کاے کھانا نہیں بناتھا کیا گھر پہ بھای جان
بنا تھا بھائی جان لیکن ہم نہیں کھائے ہیں آج آج تھوڑا باہر کھانا آج تھورا باہر کا کھانے کا من کیا ہے تو کھا لی
اکیلے اکیلے کھای ہیں بائی جان
ہاں ایسے آپ بھی اکیے اکیلے بہت کھاتے ہیں ہم تو جھوٹ ہی بولے ہیں کہ باہر کا کھائے ہیں ہم گھر ک
ہم اتنا نہیں کھائے ہیں بھای جان ہم آپ ہم آپ کے جیس ہم نہیں ن ویسے بائی جان جناب ہم اپ بھائی بھائی جان بلائے ہیں اپنے گھر پہ بولا ہے تو ہم چل گئے ہیں اکیلے آپ اسی لیے آپ کو نہیں پوچھے آپ تو جانتے ہیں اس کے گھر ہلو
اور اور بتائیے نا بھائی جان
سب خیریت ہے بھائی جان آنا بتائیے
میرا بھی سب خیریت ہے اور بتائیے کہیں یاترا پہ جانا ہے
یاترا پر یاترا پر سوچ رہے سوچ رہے کہ گایا تو گھوم کے آجاے آ گھندا میں نہانے ہی جارہا ادر
جی کھیل میں آپ کو کیا کیا پسند ہیں باییا
کھیل میں ہمیں ہاکی کھیلنا بہت اچھا لگتا ہے آپ کو کبڈی
کبڈی چلیے ہم کو بھی یہیی اچھا لگتا ہے کبڈی ہاکی فٹ بال کرکٹ یہ سب بہت اچھا لگتا ہیں کو بھائی
آئیے ہمارے میدان میں ہم آپ کو کھلاتے ہیں بھائی جان ادھر سے آواز آ رہا ہے وہ گائے کا
جی اب نہیں آ رہے ہے
نہیں بھائی جان سوچ رہا ہے کہ ہم ہمارے پس ایک بکری ہےج سمجھے بھائی جان اور اس کو گابھن کروانا ہے تو کر دیجے گا گابھینگ
آپ وہیں پہ ہیں تو کر دیجے آپ میں کوئی دقت ہے بھ جن آپ مطلب لڑکے لڑکے ہی نہ ہے آپ کی لڑکی ہیں
آپ ہم سے بہت اچھے کرتے ہیں بھائی آپ تو کتنے گ گاین کر چکے ہیں ب
ہم تو آپ کو بھی کر چکے ہیں چھوڑیے نا وہ سب بات بھائی جان وہ سب بھائی جان نہیں بولنا چاہیے وہ سب برا بات ہوتا ہے اور بتائیے کہیں گھومنے وومنے گئے ہیں کہ نہیں بھیجے
گئے ہیں نا بھ جان کہی تو گئے تھے س تارہ پارک میں بھ جان
اچھا تو کیسا رہا وہاں کا گھومنا
ہاں بتائے بھائی جان وہاں کی گھومنا تو بہت اچھا لگتا ہے اور اسے بھی اچھا لگتا ہے وہاں پہ وہ دیکھنا
ہاں سمج گئے رن دیجے اور بتائیے نا گاندھی جی کے گاندھی جی کا سنگگررالیہ دیکھے تھے
نہیں بھ جن گاندھی جی کا سنگگراہالیہ ہم نہیں دیکتے ہم سب ہم تو خالی وہ سب دیکھتے
اچھا ٹھیک ہے ہم جانتے ہیں ہوں ہ آپ تو کر سکتے ن ہے آپ صرف دیکھ سکتے ہیں نا آپ کا پروابلم نا ہے بایولوجیکل پرابلم ہے بی لوجیکل
ہاں سو نہیں بھائی جان ہمارے ہائڈروسل کا پرابلم ہے
وہ اسی کے لیے آپ ایسے حرکت کرتے ہیں
اسی لیے تھوڑا چھوٹے نواب ساتھ گپتگو کرتے ہیں وہ نہیں کرتے ہیں تو اچھا نہیں لگتا ہے
جی
نہ تو ایک اور بھی بڑھ جائے گا ایک تو بڑھا لگ ہی ہے
جی بھائی ج اور بتائیے نا
کیا کھا رہا ہے بھائی جان
ہم کھا رہے ہیں کنری روپے ہیں بھائی جان وہی وہی آپ سے بات کرتے کرتے ادھر گئے ہیں تو پڑا ہے بہت تو اسی میں سے کچا تو رہے ہیں بہت اچھا لگتا ہے
ہے کا بوورا ل کرر
آئیے نا آئیے بورا ل کرا گام نشا لے کر آئیے گا تیل لے کر آئیے گا بڑھیا سے آپ کا خاطرداری ہوگا آج
ا ہاں پلانا بھی لیتے آئیں گے
ہاں بنیا سے ہوئے بڑیا سے ہو اٹھا اٹھا لیں گے ٹھیک ہے بھائی جان اور بتائیے نا بھائی ج نماز پڑھنے گئے تھے کہ نہیں
نماز پڑھنے ہم بتائے نہیں کہ سب سے پہلے ہم ہی جاتے ہیں ہم مولوی صاحب کے گھر آنا جانا لگا رہتا ہے وہ پہلے کہ دیتے ہیں آپ ہی ہم کو چا بھی دے دیے ہیں سب سے پہلے ہمیں جا کے کھولتےے ہیں
اور بتائیے نا کچھ کرتے نہیں نا مولوی صاحب مطلب اچھے سے پڑھاتے نا
کیا بتا ہے وہ ہماں ان کی لڑکی ایک ساتھات تو پڑھتے ہیں نماز
اچھا اور بتائیے نا سب چھوڑ دیے کہ ابھی کروائیے رہے ہیں
بائی جان
بتائیے نا
تو کیا بتایا بھائی جان ترا سر میں آ رہی ہے
تو خود اپنے سب باتوں بول رہے ہیں ہم پوچھے نا کچھ نہیں بتانا ہے تو نہیں بتائیے ب
بتانا تو ہے بھائی جان
تو بتائیے جلدی بھائی جان
لیکن رج لگ رہا ہے بھائی جن
چھوڑیے نا بھائی جان کال کچھ سن لیں گے تو نہیں بتانا ہے کہ چھوڑیے اور بتائیے کہیں گھومنے جانا ہے کہ نہیں چھوڑیے نہیں بتائیے اور کہیں گھومنے جانا کہ نہیں بائی جان باہر
بار
جی
کہاں ہاں سوچ رہے جانے کے لیے لیکن خالی سوچ ہی رہے ہیں
جائیے گا نہیں
نہیں
اچھا ہے آپ سوچ ہی سکتے ہیں جھوٹ بول ہی سکتے ہیں اور کچھ کر نہیں سکتے یا لڑکی ہو یا کچھ اور
ہم چالی سوچتے ہیں آئی مجن کر لیتے ہیں ہو گیا
ہ سماج میں باولوجیکل پرابلم ہے اور بتائیے نا کچھ نیا ہنر سیکھ رہ کہ نہیں بائی جان
نہیں بھائی ہ نا تو ہمارے اندر ہنا ایک ہی چیز کیا ہے
ٹرین میں وہ بولتا ہے سب وہ
نہیں بھائی جان
لارے دیرے
گپٹا گوو والا چھوٹے نواب کے ساتھ گپت گپ کا یہ نولج تو اتنا ہے کہ ہمک اتنا چیلنج مدھبنی کے پورا لے کر کو ہم فھیل کر دیں گے
اچھا
کوئی چیلنج تو لے کے دیکھا ہے
اچھا
اتنا نطلب چھوٹے ن ہو ساد گپت گوپ کا پ
چھوٹے ن باب ویسے کون ہے آپ کے
ا
سیٹنگ ک لی ہے کا
ہاں بھائی جنی یہ ہمارے سالے لگتے ہیں
ویسے آپ پھینکتے بہت ہیں اور بتائیے نا بھائی جان ادھر موسم کیسا ہے بھائی جان
موسم تو ابھی گرمی پڑ رہی ہے بھائی جن لائن بھی کٹ گئی
تو آپ کا تو موئی مو ہو گیا ہوگا
ارے کوئی بات نہیں اب چھوٹے نمام کے سے گفتگو کریں گے تو سب صحیح ہو جائے گا نا
پسینا چھوٹ رہا ہے کہ نہیں کہاں کہاں سے پسینا چھوٹ رہا ہے بھیا
پسینہ پسینہ سے تو پورا بھیج گئے ہیں
اچھا میں نے سب ایک ہو گیا ہے
ہاں نند یاار ہے آ نند
اور بتائیے نا ادھر مطلب بارش وورش ہوا ہے کہ نہیں بھیا
بائیس
ہوں
بارش تو ابھی نہیں ہو رہی ہے
ویسے آپ پیڑ پودے لگائے ہیں کہ نہیں بھائی جن ادھر
لگائے ہیں
کس کس چیز کا پیڑ پودے لگائے ہیں بھائی جان
ہم کٹہر کا پڑ لگائے ہیں اور ایک ہوتا ہے سرجن کا پیڑ لگائے آم کا پیڑ تو لگائے ہی ہے ساتھ میں ایک لیچی کا پی ہے امرود کا پیڑ ہے
امرت کا کتنا پیڑ لگا ہے
چ س چھوٹا سا ہے ابھی چھوٹ چھوٹ پڑھتا پتا ہے تلب تور کے کا جاتے ہیں
ا اور بتائیے اور کس کس چیز کا پیڑ پودے لگائے
گلر کا ہے بلور کا ہے
ہم بھی بجن لگائے ہیں دو آم کا پودا دو لیچی کا پودا پھر دو کٹحل کا پودا ایک انجیر کا پودا دو پپیتا کا پودا ہے پھر ایک نیمبو کا پودا پھر ایک نیم نہیں ہوتا اس کا اس کا پودا لگائے ہیں یہی سب لگائے ہیں بھ جان اور دیوال کے بغل میں لگائے ہیں پھول ایکوں وبن پرکار کے پھول لگائے ہیں گیندا کا پھول ہے یہ پھول انیک پرکار کے ہیں بھ جان پھول لگانے سے گھر کے کافی مطلب رونق بڑھ جاتے ہیں کھل اٹھتے ہیں نا بھائی جن
ہاں بھائیی کہو
اور لائٹ بھی لگائے بھجن رنگین والا لائٹ لگ رہے ہیں اچھا لگتا ہے رات کو تو اور رونق بڑھ جاتا ہے
ہاں بھائی چاند چاند لگ جاتا ہے
جی چار چاند لگ جاتا ہے اور بتائیے نا آپ لگائیں کہ نہیں گھر کے آس پاس پھول
لائٹ لائٹ سے تھوڑا ہم کو پروابلم ہے اسی لیے نہیں جگاتے ہیں
آپ پھول لگائے ہیں کہ نہیں
وہ لگائے ہیں نا
ا چلیے بھائی جان آپ سے باتیں کر کے بہت خوشی ملی اللہ حافظ
اللہ حافظ بھائی ج
بلہ